ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں
ہاں ٹھیک ہے اپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہو اب ٹھیک ہے
ہاں میں گئی تھی ہ
ابا ابا امی ٹھیک ہے
ہاں ابا جان بھی ٹھیک ہے امی جان بھی ٹھیک ہے
کیا بنایا
بس یہی کام کر رہا ہوں ابھی تو ابھی سبزی کا بھی پروگرام نہیں ہے اب دیکھیں گے شام کے ٹائم کیا بنائیں گے
میں نے بنایا سواک میں نے بنایا گوجر میں نے بنایا ٹماٹر میں نے بنایا مٹر میں نے بنایا پنیر
ا اتے بہت ساری سب سبزیا بنائیے
ہ ہ میں نے بنایا کھانا بھی بنایا ہے
اچھا
ہاں
تو آج کچھ مہمان آنے والے ہیں اس لیے آج بنائے بہت ساری سبزی
ہاں میں نے بھی بنایا نا
اچھا اچھا میں بھی سوچ رہا ہوں کچھ شلجم لاؤں گا ٹماٹر یا پیاز
ہاں اچھا ا اچھا اچھا اچھا میں نے بھی بنایا نا پریشر میں ہے پریشر کوکر میں ہے یہ بنایا ساگ بنایا میں نے وہاں سے لایا دکان سے لایا پیاز بھی لایا میں نے بولا کل بنائیں گے پیاز آج بنایا ساگ مٹر آلو گاجر بناایا میں باہر گیا وہاں چلایا یہ تو میں نے وہاں دیکھا گرمی ہے تو میں آئی یہاں واپس میں یہاں پنکھے کے سامنے بیٹھا وہاں بہت گھر میں ہے اتنا گرمی ہے میں نے کھانا بھی نہیں آج تھا میں میں نے بولا چلو گرم می آ میں نہیں کر د
اچھا اچھا اچھا اچھا
ہوں
چاہ نمکین چائے پیے
ارب ہاں نمکن چائے پیا میں نے ب چلو کھانا کون کھائے گا تو میں پیوں گی چائے میں نے چائے پ ابھی
اچھا
ہاں
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے
ہوں ہوں
ملا تو وہ مزدور کام پہ آئے ہیں آج
ہاں ہاں آ اب آ صبح آئے ہیں نا نو بجے ساڑھے نو ابھی تو ہم چھ بجے کرتے ہیں چھ چھ پونے چھ کرتے ہیں چھٹی آپ تھوڑا بہت بائ چ کام تو بولا ہے کہ یہ کریں گے اور بارے میں بولتا ہے کہ جو کچن اور کمرا اس کو کریں گی تھوڑا پریمر تو وہ اس کا سفیدی نہیں اٹھتا ہے وہ کپڑوں پر نہیں لگتا ہے میں نے بولا چلو بولا یہ بھی بولا اس میں نے اس کو کل لائیں گے بولا ہاں کل لائیں گے میں نے بولا چلو اور میں نے بولا وہ کھڑکیا دروازہ ہے ان کو کل لگانا بولا ہاں کل لگائیں گے
اچھاچھا اچا
ہوں
کانا پتاا ہے کہ
ہاں ہاں کانا بھی بھی پشو پپا کا آیا تو وہ اس نے کھایا تو میں نے ابھی بنایا شام کے لیے بنایا کھانا اب تو بس تھوڑا بہت بر برتن ورتن دھونا ہے تو بس یہی کام ہے پھر دیکھیں گے اگر س یہ ہوگا تو نیچے تک کریں گے چکر لگائیں گے نیچے تک
شام کے ٹائم بنانا تھا نا یہ کھانا وانا کیونکہ ابھی وہ گرمی ہے ابھی تو ا شام کے
بس یہ بھی بنا ہے ابھی ابھی تو میں نے نے یہاں لگایا پنکھا تو پنکھے کے سامنے بیٹھا تو یا سگ وگ ٹھیک
ہوں
تو پھر میں نے بنا میں نے بولا شام تک پھر بیٹھیں گے کریں گے آرام
اچھا
ہم خاتے ن دس بجے کا نا
پھر گیارہ ساڑھے گیارہ گیارہ سوتے
ہاں بالک صی
ہاں
اور
بس ٹھیک اللہ کا شکر اللہ کا ٹھیک بس
اچھا ٹھیک ہے اور یہ اچھا وہ
ج ہ
اج گرمی بھی بہت ہے زیاد دھوپیں نکلتا ہے اندر ہی بیٹھنا چاہیے کیونکہ باہر دھوپ ہے دھوپ میں سے منع کر رہے ہیں نا
ہاں جس کی جو جو یہ نا پریشر وشر ہوتا ہے نا بول رہا ہے ڈاکٹر باہر نہیں نکل میں نہیں نکل مجھے ہے نا پریشا میں نہیں نکلتا ا باہر
اچھا
میں بیٹھتی ہوں گھر میں ہی
ہاں دیکھ ب گھرمی بیھو کہ پانی زیادہ سے زیادہ پیو
ہاں میں نے ابھی لایا چشمے سے پانی چشم یہاں چشمہ ہے نا نیچے ابھی لایا پانی ایک مگ پیا میں نے ابھی وہ بہت ٹھنڈا ہے ابھی پیا ہاں
چشمہ کاپوں گے
وہاں وہاں ہے نیچے مائکے کے سامنے
اچھا اچھا تو ٹھنڈا ہی ہوگا اچھا ہوگا
ہاں وہاں اچھا پانی وہاں سب لیتے ہیں پانی شام کے ٹائم جو گھر والا ہے نا یہاں بہت
ہوں
وہ شام کے ٹائم لیتا ہے وہ پانی وانی
ہاں جو باقی جو محلے والے ہوتے ہیں وہ بھی لے جاتے ہیں
مالا والا ہے باہر کا ہوتا ہے وہ بھی علاج گاڑی میں لے جاتا ہے پانی شام کے ٹائم
ہمم
ہاں
ہاں ٹھیک ہے تو کیونکہ آج پانی زیادہ پینا گرمی کی وجہ سے زیادہ ہی پینا
ہوں زیاد ہے نا گرمی
تو شام کے وقت بھی تھوڑی یہ ہے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے یہ ضروری
ہاں ہاں ہاں
کیونکہ یہ جو آج کل جو یہ نل کے میں جو پانی آتا ہے وہ بہت گرم پانی آتا ہے
یہ گرم ہے اور ٹینک میں ہوتا ہے نا پانی یہ بھی گرم ہوتا ہے بس اور گھر میں سب ٹھیک ہو
ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے امی جان بھی ٹھیک ہے ہوں
بحن مت آئیں گے
دیکھیں گے ابھی تھوڑا آج ہی زیادہ گرمی ہے دھوپ ہے گھر سے نکلنا تھوڑا
ہاں مشکل
مشکل ہو جاتا ہے ہاں
ہاں
ابھی ان کو فلہال بچوں کو چھٹی ہو جائے گا
ہاں بس کب بس کتنی دن رہ گئی اب تو انیس تاریخ کو ان کو جانا اسکول بچو کو
ہوں
ہاں
پندرہ دن ہو گئی چھٹی
نہیں انیس کو تو ہے یہ اتوار
ھمم
جانا ہے ان کو پھر اسکول
اچھا اچھا اچھا وہ جو آپ یہ ساگ واگ پکاتے ہیں آپ ایسے وہ اس میں کچھ ایسے خالی پکایا یا اور کچھ
نہیں نہیں نہیں خالی ساگ پکایا خالی ایک آلو تھا یہاں
ھممم ھمم
ہاں تو میں نے وہی لایا ساتھ میں نے بولا ہاں اس کے ساتھ مزہ آئے گے اس کے ساتھ آلو ایک ہے میں نے ہاں میں ڈالا وہ ت آگ بیڈا آلہ آپ د وہ ایک آلو اس سے مزہ آئے گا مجھے
اچھا
مجھے پسند ہے آلو اور ساگ
ھمم
ج میں میں گاجر بھی اچھا ہے مرغا مرغا کل پرسو بنایا کل نہیں پرسوں من آیا
ھمم
کل بناؤ گوشت اور اور آلو
ھمم
آاش بنایا سال بنایا ٹماٹر بنایا گوجر بنایا
ٹھیک ہے شام کے ڈھ بجے بجے دھوپ بند ہو جائے گا آپ مطلب جو نکلنا چاہیے تھوڑا ادھر جک وکر گھومنے کے لیے جانا
ہاں ادھر جائیں گے تھوڑا کٹ اینچا کروا کرو ادھر
ہاں کیچ گرمی گرمی ہوتی ہے گرمی کاہ نہیں ہوگ ہے تبھی آجائے بار ضرور تھا اس وقت لوگ گرم میں بھی
ہاں گرمی بیٹھتے ہیں نا شام کے ٹائم ہوتا ہے تھوڑا مزہ مگر جن کو ن جن کو زیادہ گرمی بہر
ٹھیک ہے گار بس اسقا ب سب ٹھیک ہے کریں کے کام بیٹھے جو اندر سے بیٹھے ہیں دور کی وجہ سے اندر ہی بیٹھ رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ کھیت میں جاؤں گا تھوڑا کچھ یہ جو کام کرے گا تو
ہاں ہاں چار بجے چار پانچ بجے چھ بجے تک ا چھ بجے اگر جاؤ گی تو اس ٹائم تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے زمین
تو کم ہو جائے گا تو پھر میں نے جمھا کہ پھر پانچ چھ بجے جو تھوڑا گم گازا کا اس میں بہت ساری سبزی ہیں اسی کو ہم دیکھتے ہیں
ہاں ہاں اور کیا سبزی ساگ ہے ا آلو ہے بگن ہے ٹماٹر ہے ا فرش بین ہے
کہاں تھوڑا ان کوئی کیونکہ پانی بھی دینا ہے نا پانی پائپ سے پانی دینا پڑتا ہے اس لیے پانی کیون کیاہ آج گرمی زیادہ ہے کو صبح شام دن میں پانی نہیں دینا پڑا صبح شام ہم پانی دیتے ہیں
ہ صبح شام آتا ہے نا بنال کو میں پانی ٹائم ٹائم آتا ہے نا پانی ہ
تو اسی میں سے تھوڑا دیں گے اس کو
ہوں چلو ٹھیک
باقی ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک آپ ٹھیک ہو اچھا
ہاں جی ٹھیک ہے ابھی تو ائمیاتے ا ر ج آس ابھی اچھا یہ جو سے بھی ابھی تیار نہیں ہوئی ہے
نہیں سیب کو بھی نہیں ہو بس اگلے اگلے مہینے ہوگا
اچھا
ہ اگلے مہینے ہوگا تھا یار اور تو یہ ناشپتی ہے کمانی ہے آ یہ اور وہ ہے یہ اور کیا ہے چیزی تو ہو گئی ختم چری ہاں چری تو گلاس وہ ہو گئی ختم
ہوں
اخروٹ ہے اب ہو جائیں گے اخروٹ بادام تیار اور کیا ہے
ٹائم ہے
ہاں ابھی تھوڑ ب بس بانچ پانچ دن پانچ دس دنوں میں ہو جائیں گے سب پانچ دس دن لگ جائیں گے ہاں ہاں ابھی تو ہے ٹائم تھوڑا
ہ کٹ کا بھی ٹم ہے
ہاں ابھی تو تھوڑا ٹائم ہے ستمبر میں ہوتا نا ٹ اخروٹ اخروٹ ستمبر میں ہوتا تائ چلو چلو بیٹھو بیٹھو آرام سے اللہ حافظ